ہیلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام جی آپ کہاں تھی کئی دن سے
ارے بس عید کی وجہ سے پسے چل رہے تھے
اچھا ارے میے تو ہم بھی چل رہے تھے
ہاں کام اتنا رہتا ہے
مارکیٹ کے کام بھی نہیں ہو پا رہے تھے نہ گھر کے
ہوں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں مارکیٹ دیک
اور مارکیٹ میں بھی اتنی رش سارا جام لگے بھیئی ہر دکان پہ بھیڑ
اور وہ عید کی شاپن چلتی ہے
ہوں پھر رات ہو گئے تو رات کو بند ہو گئی
اچھا ہاں بکرع جلدی دونوں یار
ہوں پھر اگل ہاں پھر اگل دن گیں تو پھر کھلی ہوئی تھی چوڑی وغیرہ لےنےتے
اچھا اچھا
ہ اور بچوں کا سامان لینا ہاں ا ڈھونڈ اور شوز لینے تھے نہیں نہیں وہ ملے
اچھا
ہوں و سب
اچھا اچھا ہاں ایک دم سے ملتے بھی نہیں ہے
ہوں
اور کیا س رہیے آپ کی عید کیسی رہی آپ کی
ٹھیک رہیں گرمی میں سب پریشان گرمی گرمی لائٹ بھی بہت جا رہی تھی ہزبینڈ پریشان کرتا ہے اوریرا اور خ بس صبح سے کام شروع ہو گیا تھا صبح اٹھے پھر جلدی جلدی اپنے تیار ہوئے عیدگاہ گئے نماز ا پھر ہم نے اپنے گھر کا کام دیکھا شیر وغیرہ بنائی ہوں پھر ان کیا آفس والے کے آئیں گے جلدی جلدی ساری سیٹنگ کری
اچھا اچھا ہاں یہ تو رہتے ہی عید پہ سب کو جل جلد کرنا پڑتا
ہاں بیٹی نہ ب بنا لیے تھے ایک دن پہلے ہی بڑے بنا لیے تھے ہ او شولے جو ہے اسی دن بنائے تھے صبح میں ہی
اچھا
تو آ کے ا تھے بارہ وجہ سے آنے لگے تھے مہمان بھی ہوں اچھا لگ رہا تھا خھر آتے رہتے ہیں مہمان آتے ہیں اچھا لگتا لیکن گرمی نے پریشان کر دیا
ہاں مہمان آتے تبھی لگتا ہےاں عید سےی اچھا لگتا ہے پھر
پھر تھوڑا دوپہر میں آرام کر لیا آپھر شام میں ہماری پڑا اس سے فون آ گیا کہ آ نہیں رہی
اچھا ہاں یہ رہتا ہے چلے جائیں وہ آج جائے
ہم لوگ آپ آ جاؤ بولے نہیں نہیں پہلے آپ آ جاؤ چلو ہم ہی آ رہے ہیں پھر جلدی جلدی ب جسکا کہ بی تیار ہو
جی جی جی
کیا ہم چلے گئے تھے وہاں پر ہ بس ہم پہنچے یہ تو گھر پر مہمان بیل بجائے جا رہے ہ ہ پھر میں نے کہلوں پھر بس ایسے ہی رہا بس تھوڑی دیر میں وہاں سے آ گئے پھر گھر آئے پھر اور گھر پر بھی آ گئے مہمان
ہوں یہ تو تو ہی رہتا ہے بس آنا جانا
ہ کھانا پینا رہا پھر ہمیں جانا بھی تھا ایک جگہ
اچھاچ
دعوت پھی
جی
برات کوآاند ہی آ گئی
ہاں موسم رات کو اچھا ہو گیا تھا ہ ہوا چل رہی تھی خوب بڑھیا ہوں
ا
اب تو بتا رہے ہیں ویسے ایک دن جو ہے آیادھی بارش وغیرہ کا
اچھا اچا اچھا ہاں بنس تووراپ
ہوں ہاں دو دن بتائیے آندھی تو گرمی بھی تو بہت
پہلے تو عید بقرعید پہ لوگ باہر بھی چلے جاتتے تھے گھومنے کے چلو باہر چل رہے اپنے باسی کو چلے گئے تھے باسی کو چلے گئے باہر گھوم پھر آئے اب تو کوئی جات نہیں گرمی بھی ہے ا تو اپنے گھروں پہ عید مناتی ہیں بس
ہ ہاں گرمی میں پھر کیا مہمانداری بھی رہتی اب لڑکے تو چلے جاتے ہیں ا لیڈیز کو تو گھر پہ ہی دیکھنا پڑتا ہے کام
اور آپ نے کہیں کہیں
نہیں ہم نہیں گئی کہیں پہ بس یہ رہتا ہے گھر پہ مہمان آتے رہتے ہیں
ہاں یہتا
ہوں
صاف تو بھی چلتی رہتی ہیں عید پر اس پہ بکرا عید پہ دعوتیں بھی بہت
ہاں دا د بھی ہو اور اتنی گرمی ہو رہی ہے اب تو ویسے ہی
ہوں
کچن میں کام کرنا
ہاں بالکل
پکڑنا پڑتا ہے کیا کر پڑتا ہے اور بتائیے اب کیا کر رہی تھی آپ
اب تو لیٹ گئے ڈا کر آئی
اچھا اچھا
اور لیٹ گئی میں
اچھا اچا کی بڑی لیٹ نہ آئی آپ
ہاں بس ہمت سے نہیں ہوئی کام میں لگے رہے آ ہاں لیٹ ہو گئے آج نہانے میں آج بہت لیٹ ہو گئے اینے تو تو بھی نہا لیتے ہیں
ہاں کام میں پھر ہو جاتے ایک کے بعد ایک کام ایک کے بعد ایک کام
یں اس کے بعد نہاریں گی اس کے بعد اور پھر چار بجے ہم
ایسے جا ہے گھر میں
اور کہ کہیں مارکیٹ وارکیٹ کتنی گئیں
نہیں اتنی گرمی میں دللی جا رہا اور بتائیے
ہاں وہ تو سب ٹھیک ہے
اب کیا کر رہی ہیں آپ
اب تو لیٹ گئی نا نہ کے لیے آرام پنے لگی
ا توا آپ آپ نہیں جائیں گے آج کہیں
جائیں گے شام میں جائیں گے ذرا وسے بھی ملنے جائیں گے
اچھا اچھا
اچھا اچھا سب عید گ یہاں پہ ہے رت دار میں ہیں س کے ہاں بھی ہاں وہ بھی آ جاتے ہم بھی چلے جاتے ہیں
اچھا
ا تو
جی ہاں ایسے رہتا ہے ایک دوسرے سے ملنے سے اچھا لگتا ہے عید پر ویسے تو جاتے رہتے ہیں لیکن عید کی بات الگ ہے ذرا
ہوں
اور پڑھائی گسیے چل رہی ہے
سی تلرے بڑھائی
اچھا اچھا
آج تو میری بہن کا ایگزام
اچھا او ہو آج تو بڑا مشکل ہو گیا ہوا
ہاں بچاری عید کی بےکار ہو گئی ہوں کل پڑتی رہی ہو اب اب تیں گئی بھی اب پانچ بجے ختم ہوگا اس کا ایگزام
اچھا اچھا
اس کا ایگزام پہلے تھا وہ پوسٹ پورڈ ہو گیا تھا تو پھر اب رکھا ہے انہوں نے کیا آگل تین ایگزام ہوں
الگ الگ ٹائم پہ رکھا ہے
ہاں آپ کیا کر سکتے ہیں یونیورسٹی کی بات
ایسے ہی ہوتا ہے ایگزام اور اکا
اور اب موسم کیسا ہو رہا ہے دھوپ نکلنی ساورا
چل بی ہے یہاں پر ہوتا ہے شم وام میں سے ہوا
ہوں میںرے بہت برا ہو وہ ہم گئےتی شام ڈاکٹر گئے اب دیکھا تو سارے ہوڈنگ سب گرے پڑے
ہاں تو آی بھی
لائٹ بھی چلی گئی تھی ہم نے کہا آج تو ہو سکتا لائٹ
ہاں لائٹ کی پیرف سے کرنی جاتی ہے ہ
لائٹ آ گئی لیکن جلدی
اچھا اچھا
ہاں لائٹ کی امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی آ جائے گی ج
ہاں وہ تو فورن لائٹ چلی جاتی ہے جب ایسے آندھی طوفان آتا ہے تو گھر بھی گندا
ہاں بت مٹی مٹی سارے
ہ ہمارے گھر پہ خود اتی مٹی اب سب میں نے دویا اوپر کے دلائی ولائی کیونکہ وہ مٹی جم گئی آ کر بارش کا پانی آ گیا اندر وہ جم گئی ساری
یہ بہت ہو جاتا
ہوں کتنا بھی بند کر لو آئی جاتی ہے
اور رات تو تھی بھی بہت تیز
ہاں اورات بہت تیستی
قدرناک طوفان تھا کیا تھا
ہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان لو بہت اسپیڈ میں ہے گا وہ ماڈل بھی بہت اسپیڈ میں آئے گا وہ طوفان
اور ہو
تو آپ آج کل دو دن کا بتا رہے ہیں
ہاں آج بھی
بارش کم ہوگی طوفان زیادہ آئے گا
ہاں تو کل بھی ایسے ہی ہوا تھا بارش کم ہوئی طوفان زیادہ
لیکن گرمی ابھی بھی بہت ہے
لیکن سکون ہو گیا تھا رات تو ہم تو باہر بیٹھ گئے تھے
ہاں باہر دو باہر تو ہو جاتا ہے لیکن گھر میں تو گ بھی رہتی ہے نا گھر آج کل بند ہے کھلے ہوئے ہوتے نہیں ہے آنگن ہو یہ سب ہ
تو وہیں بیٹھے رہے
ہاں باہر تو اچھا لگتا ہے ٹھنڈی ہوا میں
مڑ گیا تھا
ہوں
تو آپ بھی وہیں بیٹھ جاتے اپنی چھت وغیرہ ہوئی اس پ بیٹھ جاتے کہیں
اور پھر تھک گئے اور کیا چھت پہ جائےیں بس اب پھر تو لیٹ ہی گئے تھکان میں دل بھی نہیں جاہتا
جدو بعد ہے تھک جااتتی یہہی بس چتے ہوتا بس ابھی چوڑا ہو
پھر جو ہے رات کو سنگوانا سارا پورے دن کا سامان کچن خالی کرنا فرج میں رکھنا انیں سب چیزوں کو کر کر کے باؤلس میں
ہوں بہت بڑھ جاتا
یہ زیادہ کام ہوتا ہے سنگوانا
واں
ہاں وہ قربان کی وجہ سے ہو جاتا ہے
مہمان بھی نہیں آ رہے اور ہماری شر بھی خراب ہو گئی پت نہیں کیسے سےی
اچھا گرمی بھی تو ہو رہی ہے نا اس لیے بھی ہو سکتا ہے
چییر خراب ہو ہے اسس آدمی
اچھا اچھا چلیے تو آرام کریے اب آپ آ جائیے گا آپ گھر
ہاں ہئیں گے آئیں گے
ٹھیک ہے چلیے پھر بات کرتے ہیں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ہیں
وسٹ ل آنےیک
بات